ہلو ہلو
ہلو بھائی جان اللے بھائی جان ٹھیک ہو
جی جی بالکلری جی بھائی جان بن پا رہا ہوں میں آپ کو
کیا حال چال
سب
کیا حال چال جی جی جی بس بڑھیا گھر میں سب ٹھیک ہے ج جی جی جی بڑھیا
سب کہہ رہی ہے سے بھائی جان سب کہہ رہیے سے بھائی جان آپ کے یہاں سے آواز زیادہ آ رہی ہے
ہاں جی وہ آ رہی ہے آپ کے یہاں سے آ آ رہی ہے وہ کر لل ہاں بھائی صاحب آ رہی ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے اچھی سے
بالکل بالکل بھائی جان بالکل آ رہی ہے بھائی جان میں آپ سے کچھ جاننا چاہتا ہوں کیا آ مجھے اس کے بارے میں اوغت کرا سکتے ہو کیا
جی جی کیوں رہی بھائی جہاں بولیے بولیے
جیسے یہ پردوشن کے بارے میں تھوڑا جانکاری تھی لینی تھی اور مجھے آپ کے آپ کو کچھ بتانا تھا اس کے بارے میں
جی جی بولیے بھائی جان بولے
جیسے بھائی جان یہ پردوشن ہوتا ہے دونی پردوشن وایو پردوش جل پردوشن
پروڈیوسن کیا کے معنی کیا ہے
پردوشن نہیں پتا جیسے اب ویو پردوشن ہو رہا ہے جل
جی جی جی جی جی
جیسے آپ ایک بیسک طور پ سمجھے تو جیسے یہ ندی ہے ندی کا جو پانی پینے یوگ تو تھا پہلے اب یہ پانی گندا ہو رہا ہے گندا کون کر رہا ہم جیسے آام لوگ کر رہے ہیں
جی جی اس کی ذمہ دار ہم ہی ہے جو اس میں گندگی پھیلاتے ہے اسس ذمہ دار ہمام ہی ہے ہے نا بھائی جان
بالکل بالکل وہی تو ہمیں روک کرنی ہے بھائی جان
جی ہمیں اپنے سے شروع کرنا چاہیے جب ہم جی جی
جی اس کے بارے میں تھوڑا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جیسے گھروں کا کوڑا ہے صاف صفائی کرتے ہیں جیسے دوائیاں پھٹے پرانے کپڑے پڑا کرکٹ ہوتا ہے جو ندیوں میں پھینک دیتے ہیں ہے نا اس سے کیا ہےئے گا پانی گندا ہو جاتا ہے جو پشو پچی یا عام لوگ جو ج پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ لوگ پی نہیں پاتے ہیں
ری کیا جی جی اسے جی جی اس سے ہماری صحت خراب ہو جائے جدے جی اس سے ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے ہم اپنے آپ سے شع کرنا چاہیے ہمیں گندگی کم پھیلانی چاہیے اس سے بہت سارے جانور بھی مر جاتے ہے اور ہمیں ہماری صحت پر بھی بہت اثر برا اثر پڑتا ہے ہے نا پائی جا
بالکل بالکل بھائی ج بالکل یہی تو سرکار نے بھی کافی یوجنا چلا رکھی ہیں اس اس کو مطلب ا صحیح کرنے کے لیے شھ رکھنے کے لیے تو ہمیں سرار کا بھی تھوڑا یگدان کرنا چاہیے ہم لگوں کو بھی تھوڑا اپنا یوگ دان دینا چاہیے جیسے کہ جیسے کہ کوڑوں کی ہر پنچایت میں گاڑی لگا رکھی ہے جیسے اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ ہوتا ہے گندگی ہوتی ہے تو اس میں ڈالنا چاہیے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہرا ڈسٹ بین ہوتا
گاڑی آ جاتی ہے سوموار اور اتوار کو ہر سوموار اتوار کو گاڑی جاتی ہے اور جس یہ کوڑا کرکٹ والی ہمیں اس میں کوڑا کرکٹ ڈالنا چاہیے پھیلانا نہیں چاہیے ایک دوسرے سے ندی لالوں میں نہیں پھینکناے چاہیے ہے نا بھائی جان
جی جی جی جیسے آپ نے دیکھا ہوا اگر کسی پنچایت میں گاڑی کی سویدھا نہیں ہے تو ہمیں وہ کیا آئے گا سو کا
ا
کٹ ہوتا ہے اس کو باہر جا کے جلا دینا چاہیے جو ہے نا اور جو بییسا گیلا ہوتا ہے جو کچرا ہوتا ہے اس کو زمین اندر تپن کر دینا چاہیے جیسے اگر باہار پ پھیلاؤ گے تو اس کو جانور کھا جاتے ہیں پھر مر جاتے ہیں وہ
جی بھائی
تو تھوڑا ہمیں ان کا بھی دھیان رکھنا چاہیے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا شہروں کے کنارے جو وغیرہ وہ ندیاں تھیں کتنی سندر لگتی تھیں
بت جی بھائی جاناں صح بات ہے اس سے ہماری صحت پر با بہت برا اثر پڑتا ہے نا بھائی جان
جی جی جی جی کتنا ہرا بھرا ندیوں کے بغل رہتا تھا اور آپ نے دیکھا ہوگا کتنا پانی شھ لگتا تھا ہے نا ہریالی چھائی رہتی تھی
خالی گندگی پہلی رہتی ہے آج کل ہے نا بھ جان
جی جی شہری علاقوں کے بغل میں جو سائڈ میں وہ نکلتی رہتی ہیں ندیاں آج کل کیا آئے گا جو فیکٹریاں کمپنیاں کھل گئی ہیں ان سے نکلنے والا کیمیکلی جو پدارتھ ہوتے ندیوں میں ڈال دیتے ہیں ان کا پانی ہوتا ہے گندا ہوتا ہے وہ بہت بےیکار ہوتا ہے اس میں کسان لوگ فصلوں میں سینچائی نہیں کر سکتے اگر کرتے ہیں تو فصل میں ہون نہیں ہوتی ہے پیداوار ختم ہو جاتی ہے زمین خراب ہو جاتی
یہ ہے نا بائی اس لیے بھی خراب ہو جاتی ہے اس سے ہماری صحت بھی خراب ہو بہت سارے جانوروں کی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے اور سے اس کا اس کی خ مذ خود ہی ہے ہم نہیں کوڑا کرکٹ پھیلائیں گے پانی ندی نالوں میں تو تو اس سے صحیح اثر ہوگا ہماری زندگی میں ہے نا بھائی تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے اس کو روکنے کی دیکھ اگر ہم خود کوشش کریں گے اس کو روکنے کے لیے تو پھر اس سے سے ہی اسٹارٹ ہوتے دیکھو بھائی جا اگر ہم کوڑا کرکٹ نہیں پھیلیں گے آج ہم نہیں پھیریں گے کوئی دوسرا ہم سے سیکھ لے گا اور وہ بھی نہیں پھیلائے گا پھر اس سے کوئی اور سیکھ لے گا تو پھر وہ نہیں پھیلائے گا ہے نا بھائی جان
جی بھائی جاد آپ نے صحیح فرمائش جیسے آج آج کل کا کیا زمانہ ہے کہ جیسے ایک دوسرے کو دیکھ کے کرتا ہے جو اچھا کام کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کے سیکھتے ہیں اگر ہم اچھا قدم اٹھائیں گے تو ہمیں دیکھ کے ہمارے پڑوس محلے والے اٹائیں گے ایک پنچایت اٹھائے گی گاؤں اٹھائے گا شہر اٹھائے گا تو یہ دھیمے دھیمے جو یہ پریشانیوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے دھیمے دھیمے ختم ہوتا جائے گا ہماری پھر سے جو نیچرلی جو ندیاں تھیں وہ پھر سے شھ ہو جائیں گی جانوروں کو پینے یوگ پانی ملے گا
میرے کو آپ سے ایک سوال ہے
جی بھ جان
بھائی جان س ایک سوال ہے دیکھو آج کل بہت گرمییا ہے نا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس گرمی کو دیکھ کہ کیا ہمیں کون سا اسٹیپ اٹھاناڑ چاہیے اس گرمی کو دیکھ کے ہاں بھائی جان بولو
بالکل بالکل بھائی جان بالکل ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو گفتگوپ کرنا چاہیں گے جیسے کہ آپ گرمی چلے گرمی کا موسم ہے تو ہمیں کیا ہے کہ اب پانی سب سے زیادہ پانی کا سیون کرنا چاہیے کھانا پینا پوشٹک آہار کھانا لینا چاہیے
دیکو بھائی جان میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں ہمیں زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہے ہے نا بھ جان میں صحی بول رہ
جی بھائی جان بالکل بالکل بالکل آپ صحی بول رہے ہو
جی جی ہمیں زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے
جی اور ہمیں صبح شام کا سفر کرنا چاہیے جیا تر ہے جی بھائی جان
جی جی جی بھائی جان جی جی
جیسے ہی دھوپ نکلتی ہے سب سے زیادہ دھوپ میں زیادہ نہیں نکلنا چاہیے ہم لوگوں کو صبح شام کا سفر کرنا چاہیے صبح جلدی جاگو اپنا یوگا فیوگا کرو اپنا جو دن چریا والے جو کام ہے ان کو فری کرو
جی جی جی جی جی صحیح بات ہے آپ کی بھی جی بھائی جان جی بالکل بالکل ہمیں یوگا بھی یوگا انسان کے لیے بہت ضروری ہے نا بھائی جان
جی بائی جان بالکل بالکل بھائی جان
یوگا ضروری ہے اگر صبح ہم اٹھے رننگ کرے یوگا کرے تو انسان کے لیے بہت ہی بہتر ہے ہے نا بھائی جان
جی بھائی جان جی بالکل بالکل
ہم صبح اٹھنا چاہیے جی اب موسم بھی ٹھیک ہو جائے گا و ٹائم کے وقت کے ساتھ موسم بھی ٹھیک ہو جائے گا
ہاں موسم بدلتا رہتا ہے بھائی جان موسم کے حساب سے ہی چلنا چاہیے گرمی تو گرمیوں کے حساب سے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے سردیا تو سردیوں کے حساب سے صحت کا خیال رکھنا چاہیے بھائی جان
جی جی جی جی جی دیکھو اگر اب سردیاں آنے والی ہے نا جب سردیاں آئے گی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے زیادہ کپڑے پہننے چاہیے زیادہ سردیوں میں نہیں گھومنا چاہیے زیادہ تر اپنی باڈی کو گرم رکھنا چاہیے ہم کو ہے نا بھجا
جی بھائی جان اب ابھی تو دیکھو ابھی دھیمے دھیمے بارش کا موسم اسٹارٹ ہو گیا ہے تو اب یہاں سے آگے بارش ہونے لگے گی تو جہاں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بارش کے موسم میں تھوڑا طوفانی بارش ہوتی ہیں ان سے تھوڑا بچ کے رہنا ہوتا ہے بھائی جان بجلی پڑتی کڑکتی ہے پڑتی ہے ہے نا جیسے آپ نے دیکھا ہوا لائٹوں کے کھمبے ہوتے ہیں گاؤں میں شہروں میں ان کے پاس میں جیسے بارش کا موسم ہوتا ان کو چھونا نہیں چاہیے
جی جی جی جی صحیح بات ہے آپ کی بھی آپ کی بھی صحی بات ہمیں بھی بچنا چاہیے اور لووں کو بھی ب اتنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے اس گرمی میں اس سردی میں کیا کرنا ہے گرمی میں کر دیکھو ہم یوتھ ہے ہے نا بھائی جان ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا صحیح رہے گا ہمارے لیے ہم اسٹیپ اٹھانا چاہے اسکول جو سے اگر ہم اسکول میں بچوں کو بتائے گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو وہ صحیح رہے گا ہے نا بھائی جان
بالکل بالکل بھائی جان دیکھو ایک نئی پیڑھی کو جتنا ہم بتائیں گے ان کو جتنا راہ پہ لے کے چلیں گے تو نئی پیڑھی ایک اچھا بوشیہ بناتی دوسری پیڑھیوں کو سمجھاتی ہیں تو ہمیں ان کے بارے میں ا ہم سب کو ان کو ایک
کہ کیا کرنا ہے سکول جو جو اساتیزہ ہے نا اساتیزہ صاحبان ان کو بتانا ہے وہ بتائے اپنے ب وں کو کہ کیا کرنا ہے یہ صحیح ہے وہ غلط ہے یہ نہیں کرنا ہمیں
جی ہاں صحیح غلط ہی رہا ہمیں ان کو دکھانی چاہیے انہیں کیا کرنا اچھا جی بالکل بالکل بالکل بالکل بتانا چاہیے بھائی جان بھائی جان بہت اچھا لگا آپ سے گفت گپ کر کے اللہ آپ
جی بھائی جان ایک بات ایک بات بولنی تھی آپ کو میرے کو ا جو ہم آج کل پیڑ پودے کاٹتے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا بولنا چاہتے ہو
بھائی جان یہ تو دیکھو ایک پیڑ پودے کاٹ رہے ہیں یہ اب اپنے لیے سب سے زیادہ انسانیت جو ہے سب سے زیادہ غلط کر رہی ہے دیکھو پیڑ پودے کاٹنے کا مطلب اپنے جیون میں آنے والی بیماریوں کو پیدا
یہ یہ دیکو بھائی جان یہ ایسی ہی بات ہے کہ اپنی پیروں پہ کلہڑی مارنا ہے نا بھائی جان
بالکل بالکل بھائی جان بالکل صحیحہ فرمایا
بول رہے تھے جی جی بولیے آپ
میں ہاں یہی بول رہا تھا جیسے پیڑ پودے ہمیں کاٹنے نہیں چاہیے بلکہ لگانے چاہیے پیڑ پودے پودٹک زندگی جو ہمیں آکسیجن دیتی ہیں جو ہمیں بیماریوں سے بچاتی ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپفشوشت کرتی ہیں ہمیں آکسیجن دیتی ہیں بدلے میں
صحیح بات ہے
انسان کو ایک ایک پیڑ اپنی زندگی میں لگانا چاہیے تاکہ یہاں آکسی آکسیجن کی کمی نہ وہ واتورن شھ بنا رہے بالکل بالکل بھائی جان بالکل آپ صحی فرمایا بھائی جان
جی دیک اور ایک اور ایک سوال تھا میرا اور ایک سوال تھا بھائی جان میرا
جی جی جی بھائی جان جاں
ا دیکھو جو یہ پیڑ پودے ہے یہ ہمارے کس کام آتے ہیں آپ تو بتا ہی سکتے ہو کہ کس کام آتے ہے یہ ہمارے
بھائی جان جو یہ پیڑ پودے نا بہت کام آتے ہیں جو کام ہمارے جیون میں آنے والے ہیں ان کو لینا بھی چاہیے پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کام ہمیں بیس پرسینٹ کا لینا ہے تو کاٹ کٹائی ہمیں ان کی ری سینٹ کر رہے ہیں تو بھائی جان جو ہمیں کام کے اپیوگ میں پہن پیڑ پودے ہوتے ہیں وہی لینے چاہیے مان لو آپ نے سب بولا جیسے پیڑ پودے کٹائے جا رہے ہیں ارے ایک پیڑ اگر کٹ رہا ہے ہمارا تو ہمیں دس پیڑ لگانے چاہیے کیونکہ اس سے اگر کچھ پیڑ وہ ہمارے کام آ رہے ہیں تو ہم ان کو بڑھاوا بھی تو دینا چاہیے اب ہم کاٹتے جائے اور لگائیں نہیں تو یہ تو ہم اپنے پیروں پہ کھلاڑی مارنی جیسا کر رہے ہیں بھائی جان
تو ہماری آگے کی پیڑھی کیا کریں گے اس کے لیے اگر ہم پیڑ سارے کاٹ دیں تو کیا کر پائے گی وہ تو کچھ نہیں کر پائے گی صھر ہے نا بھائی جان
کچھ نہیں کر